سلامم کیسی ہو
وعلیکم السلام الحمد للہ میں ٹھیک ہوں تم سناؤ
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج ہم کس ٹاپک پر بات کریں
چلو آج موبائل کے فائدے اور نقصانات پر بات کرتے ہیں آج کل ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے
بالکل موبائل فون نے ہماری زندگی بہت آسان بنا دیا ہے پہلے اگر کسی سے بات کرنی تھی بات کرنی ہوتی تھی تو کٹ خط لکھنا پڑتا تھا یا لائن لائن پہ انتظار کرنا پڑتا تھا
جی
اب صرف ایک کال یا میسج سے فورا رابطہ ہو جاتا ہے
ہاں اور صرف کال ہی نہیں اب ویڈیو کال بھی ہوتی ہے اگر کوئی رشتے دار دوسرے شہر یا ملک میں رہتے ہو تو ہم اس سے ویڈیو کال پر بات کر سکتے ہیں
ہاں یہ آپ صحیح فرما رہ یہ وقت بہت بڑا فائدہ ہے مجھے لگتا ہے موبائل نے دوریوں کو کم کر دیا ہے
بالکل اسٹوڈنٹس کےلے بھی موبائل بہت مفت مفید ہیں آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتے ہیں یو ٹیوب سے لیکچرس دیکھ سکتے ہیں اور انٹرنیٹ سے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں
ہاں اگر کسی ٹاپک میں مشکل ہو تو فورن گوگل یا ایجوکیشن ایپس کی مدد لی جا سکتی ہے
جی موبائل بینک کنگ بھی ایک بہت اچھی سہولت ہے گھر بیٹھے پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور بل کر سکتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا اور آن لائن شاپنگ بھی بہت آسان ہو گئی ہے گھر بیٹھے چیزیں آڈر کر سکتے ہیں
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا اگر ایمرجنسی ہو تو موبائل سب سے زیادہ کام آتا ہے ایمبولینس پولیس یا فیملی کو فورا کال کی کی جا سکتی ہے
بالکل جی پی ایس کی وجہ سے ہم انجان جگہ کا راستہ بھی آسانی سے ڈھون ڈھونڈ لیتے ہیں
بالکل اب موبائل کے نقصانات کی طرف آتے ہیں
ہمم میرے خیال میں سب سے بڑا ن قصان موبائل کی ا ایڈکشن ہے بہت سے لوگ موبائل کے بغیر کچھ دیر بھی نہیں رہ سکتے
ہاں بالکل بالکل میں بھی اس بات سے متقف ہوں کیونکہ لوگ ا تے ہی موبائل دیکھتے ہیں اور سونے سے پہلے بھی موبائل ہی استعمال کرتے ہیں
اس وجہ سے نیند بھی پوری نہیں ہوتی
اور جب نیند پوری ہو تو پڑھائی اور کام دونوں متاثر ہوتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہت سے اسٹوڈینٹ کلاس میں بھی موبائل استعمال کر کرتے ہیں جس سے ان کے دھیان لیکچر سے لیکچر سے ہٹ جاتے ہیں
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا ہاں اگزام میں بھی اگر موبائل پر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو تیاری اچھی نہیں ہوتی جی
جی بالکل صحیح بولے آپ موبائل کا زیادہ استعمال آنکھوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے صرف آنکھ ہی نہیں گردن اور کمر میں بھی درد ہو سک تا ہے
جی جی سوشل میڈیا بھی کبھی کبھی وقت ضائع کرتا ہے اور لوگ ریل اور شارٹ شارٹ ویڈیو دیکھتے دیکھتے گھنٹوں گزر جاتے ہیں بالکل کبھی بھی صرف دس منٹ کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں اور پتا چلتا ہے کہ ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے آن لائن گیم سے بھی بچے اور جوانوں کا زیادہ ا م مست گھول کر دیتے ہیں مشغول کر دیتے ہیں کچھ لوگ تو پڑھائی اور گھر کے کام ہی بھول جاتے ہیں
جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا ایک اور نقصان فیک نیوز ہے ہر خبر کو بنا تقدیق کے شیئر نہیں کرنا چاہیے بالکل انٹرنیٹ پر اسکیم اور فراڈ بھی ہوتے ہیں کسی نا جا نا جا انجان لنک پر کلک نہیں کرنا چاہیے
بالکل آپ نے صحیح بولا ہے پاسورڈ بھی ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے اور او ٹی پی یا بینک کی معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارے مطلب ہمارے ہی لیے نقصان ہوتا ہے
جی بالکل بالکل گھر میں بھی دیکھا گیا ہے کہ سب لوگ ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں لیکن ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی اس لیے فیملی کے ساتھ گفتگو کم ہو جاتی ہے موبائل کا استعمال اگر تعلیم اور ضرورت کم کے لیے ہو تو بہت اچھا ہے مطلب یہ چیز اگر موبائل کم کریں اور تعلیم زیادہ تو یہ زیادہ بیٹر ہے
جی بالکل انٹرنیٹ ہمارے لیے پھر اچھا ہے لیکن اگر صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو اور ہیڈ سے زیادہ ہو جائے حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان بھی ن کان ہے
بالکل آپ نے صحیح فرمایا ا تمہارے خیال میں اسٹوڈنٹ کو روز کتنی دیر موبائل استعمال کرنی چاہیے
میرے خیال میں صرف ضرورت کے مطابق اگر پڑھائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن سوشل میڈیا اور گیمس کو محدود رکھنا چاہیے
میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اور موبائل چلاتے وقت ہر کچھ دیر بعد آنکھوں کو بھی آرام دینا چاہیے
اں بالکل موبائل بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے لیکن اس کا صحیح اس استعمال ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں اگر ہم موبائل کو کنٹرول کریں گے تو ہمارے لیے فائدے مند ہے اور اگر موبائل ہمیں کنٹرول کرے تو سان کا سبب بن سکتا ہے
بہت بہت خوب آج کا گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں جو آپ نے مجھے بتایا انشاء اللہ میں وہی چیز فالو کروں گی اور اپن کو جو کرنا چاہیے
جی جی مجھے بھی امید ہے ہر انسان موبائل کا ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرے گا
کہ ہمارے کتے نقصان اور کتے فائدے ہوتے ہیں ہمیں نقصان سے فائدہ بھی ہے ہمیں ہمیں موبائل سے فائدہ بھی ہے اور ہمیں مو بائل سے نقصان بھی ہے تو ہمیں ایسا کام کرنا کہ ہمارے لیے فائدہ ہو مطلب م حد مطلب موبائل تو اچھی چیز ہے بٹ ہم اتنا موبائل میں نہیں گھسے کہ ہمارے لیے موبائل مطلب وہ بن جائے اور گھر میں بیٹھے رہتےچار لوگ بیٹھے رہتے ہیں گفتگو کرتے رہتے ہیں پر کے سب اپنے اپنے موبائل میں لگے رہتے تو ہمیں اتنا موبائل چلانا چاہیے کہ ہم اپنی فیملی والے کے ساتھ بھی گفتگو کر لیں اور ٹائم سے موبائل چلائیں اور میری آنکھوں کی بھی روشنی بچے سب لوگ بہت لوگ
جی بالکل بالکل آج کل دیکھا ہوگا آپ نے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو رہتی ہے ان کو بھی چشمے لگنے لگ گئے ہیں موبائل کے کارن جو زیادہ ٹائم تک موبائل یوز کرتے رہتے ہیں
جی جی اور ہم بچیاں تو بچیاں مطلب کیونکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں وہی سیکھ مطلب اگر ہم اچھے سیکھ اگر اچ اچھا کچھ کرتے ہیں تو ہمارے بچے وہی کریں گے تو ہم کو ایسا سیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے بھی کم موبائل دیکھے جب بڑے موبائل دیکھتے ہیں تو بچے بھی موبائل دیکھتے ہیں تو یہ عادت اچھی نہیں ہے نا کہ مطلب ہم اگر ہم بائی ہم کو کیا کرنا چاہیے ہمیں خود کا مطلب ہمیں پہلے خود کو علم دینا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہے ہمیں ٹائم سے موبائل دیکھنا چاہیے ہر چیز ٹائم سے کریں گے ب چبے جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے یا بچوں کو بھی تعلیمات اچھی ملے گی
جی بالکل بر پر اب کے سمے میں ایسا ہو گیا ہے کہ اب ان کی جو ممی رہتی ہیں ان کی امی وہ اگر بچے پریشان کر ہیں تو وہ ان کو موبائل پکڑا دیتی ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں تک وہ دیکھتے رہتے ہے اور ان کو پریشان نہیں کرتے وہ آسانی سے اپنا کام کر لیتی ہیں پر انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ان کو موبائل کی گندی عادت لگ رہی ہے کہ انہیں پھر بعد میں آگے چل کر موبائل موبائل موبائل ہی ان کو دکھے گا
بالکل بالکل تو یہ چیز نہیں کرنا چاہیے نا ہمیں ہمیں اگر بچے ہمارے زد کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو اتنا موبائل دینا چاہیے کہ ہمارے بچے اگر زد کریں تو بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچے بچے کو ٹائم سے موبائل دے دے
بالکل
وں سے ان سے موبائل لے لیں اور بولے کہ یہ غلط ہے جو نہیں کرنا چاہیے بچے کے لیے بچوں کو ہمیں کیا چیز دینا چاہیے بچوں کو ٹائی وغیرہ دینا چاہیے جو کھیلنے کھلونے ہوتے ہیں ٹوائے وائے دینا چاہیے جو بچے میرے کھیلے ہم ایسے الیکٹرانک سامان موبائل دیں گے تو ہمارے بچوں کی آنکھوں کو بھی بہت جلدی خراب ہوتی ہے ابھی بچ بچوں کو چشمہ بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے
ہاں اگر موبائل بچے لے بھی رہے ہیں تو اس میں آ اچھی چیزیں دیکھیں جیسے کہ اس میں پڑھنے لکھنے کا بھی آنے لگا ہے اسلامک باتیں بھی اس میں آتی ہیں تو اگر موبائل وہ چلا بھی رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں دیکھ تے تو وہ ان کے لیے فائدے مند ہوگی
جی جی آپ نے صحیح فرمایا ہے ہمیں وہی چیز کرنا چاہیے اور موبائل سے نقصان بھی بہت ہوتے ہیں اور موبائل سے بہت سی چیزیں مطلب مطلب اپن موبائل میں کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیز بیٹھے بیٹھے جو بھی منگانا تو وہ بھی ہم منگا لیتے ہیں یہ چیز اچھی ہے ہمیں کچھ بھی آرڈر کرنا رہتا ہے ہم ترنت ان کو موبائل دوارا منگا لیتے ہیں کھانے پینے کے یہاں اور ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے اور میرا ٹائم بھی بچتا ہے اور ہم جی ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے اور ہماری وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں ہمیں ہماری گھر بیٹھے وہ چیزیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں اور ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جی تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی اچھے ہو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھے ہو جو ہم کریں گے تو وہی ہم ہمارے ہمارے بچے پھر ان کی آنے والی نسلیں بھی وہی کریں گی تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے اور اچھے کاموں میں لگنا چاہیے
یہ بالکل آپ نے دیکھا
جی اور یہ بھی اور جو چیز ہم جو نہیں کرنا چاہتے تو اس کو نہیں کریں گے ہمارے بچے بھی نہیں کریں گے اس لیے ہم موبائلوں سے دور رہے تو زیادہ بیٹر ہے
جی جی جی ان کو یہی سمجھانا چاہیے کہ موبائل ان کے لیے اچھا نہیں ہے
بالکل بالکل بالکل موبائل تو مطلب اچھا بھی ہے برا بھی ہے دونوں ہے مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ میں آپ کی یہ
کر کے بہت اچھا لگا جی بالکل میں بھی آپ کی یہ بات آگے تک پہنچاؤں گی اللہ حافظ پھر بات ہوگی اوکے ہ